ہیلو کیا حال چال ٹھیک ہو کیا
ہاں میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو اور بتاؤ کیسی چل رہی ہے لائف کیا فون ہی نہیں کرتی ہو آپ مجھے
میں ٹھیک ہوں بارے میں ذرا پتاؤ کچھ کون سا کون سا ڈرامہ دیکھتی تو میں نے سنا تو کسی ڈرامہ کے بارے میں پرسو بات رہی تھی
ہاں میں بول رہی تھی زنجیر ڈراما کے بارے میں
ہمم ہمم کیسا ڈرامہ دیکھنے لائق ہے
بہت اچھا
کس پہ دیکھتی ہو کس پہ دیکھتی ہو
میں نےب دیکھتی تین ایپیسوڈس اس میں دیکھے ہیں
اچھا
ہاں اس میں اور بھی اپپیسوڈس ہیں لیکن ایٹین ایپیسوڈس میں نے فی الحال دیکھے ہے تم بھی اگر چاہو تو وہ بہت اچھا ہاں ہاں یوٹیوب پہ بھی وہ آسانی سے ملتا ہے اور کی جگہ سے نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں
نہیں میں بھی دیکھوں گی اب کوئی ڈرامہ
ہاں سارے دیکھتے وہ بہت بہت اچھا ڈرامہ ہے سارے دیکھتے انفیکٹ بہت سارے
ہوں ہوں ارے کل سے بہت جلدی اٹھنا ہے کل سے ساڑھے سات ہی پڑھنے جانا ہے ادھر کمپیوٹر
اب کیا ہی کر سکتی ہو اب انسان کو کرنی پڑتا محنت کرنی پڑتی ہے پیسے کمانے کے لیے یا نالج پکڑنے کے لیے
وہ تو ہے ضروری کرنا پڑتا ہے تم کبھی میرا فون ٹائم پہ نہیں اٹھاتی ہو پتا نہیں تمہیں کیا ہے کبھی میرا فون ہی نہیں اٹھاتی ہو تم کی جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے
ارے میں تمہیں فون کرتی ہوں کبھی تم کبھی فون کرتی ہو کبھی نہیں کرتی ہو
تم ادھر ہی آیا کرو نا مزہ آتا ہے اب تو ویسے بھی ہمیں کالج ہے پھر آیا کرنا جب فری ٹائم ملا کرے گا
ارے تمہیں لگتا ہے اب اس کے بعد ہمیں فری ٹائم مل سکتا ہے کالج جوائن کیا تو فری ٹائم ختم وہیں پہ
ویسے ہم کتنا دن بھر گھوما کرتے تھے
اب وہ چیز نہیں ہوگا ہم گھومتے تھے پھرتے تھے اب وہ کہاں ہوگا
کہاں اگر تم اب اسکوٹی لاؤ پھر تو ہم گھوم سکتے ہیں
ہاں وہی انشاء اللہ آپ سوچوں گی اپ تو پاپا کو بہت بار بول رہی ہوں پاپا پائے سے اسکوٹی پتا نہیں کیا کبھی اس کو مشورہ آتا ہے ٹھیک ہے کبھی وہ بات ہی نہیں اٹھاتا کبھی کچھ اور ہوتا ہے
اچھ لگتا ہے تمہارا بھائی ہی اس کو کچھ بھولتا ہوگا مارتابی کچھ مجھے لگتا ہے
کیا پتاہ نہیں اس نے بولا کہ کچھ ایگریمنٹ لے لو وہ یہ سب کچھ اب نہیں پتا کہ کیا بولنا چاہتا ہے یہ بھی مطلب کہ تم زیادہ تر گوما نہیں کروگے کہ اسکوٹی دلاؤں گا بھی تو مطلب تم باہر زیادہ نہیں جایا کرو گی یا تم اسی پہ نہیں رہا کرو گی دن بھر کٹیاں آوا رہوں کی طرح باہر گھوما کروں گی مطلب اس چیز کا اگریمنٹ
آ اچھا ٹھیک ٹھیک
چلو ایک بار اسکوٹی لائےائے کم از کر کالج کے لیے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بس میں جانے کے بعد پھر وہ وہاں پہ چھوڑے گا پھر وہاں سے چل کے گھر آنا ہے تو وہ بہت اور وہ بھی
ارے میرا سوچو مجھے کدھر پہنچنا ہے چلتے چلتے
وہی نا تم نے زیادہ ہی غلط کیا تمہے
لیکن تمہیں پتہ ہے آج کل ہے نا سمارٹ سٹی بسیز وہ تو لیڈیز کو مفت پہنچاتی ہے ہر جگہ تم نے نہیں
اب مارٹی بس کب آئے گی کیا آئے گی
ان کا یہاں پہ موبائل پہ ایپ ہے نا کتنے بجے نکلتی ہے
ہاں یہ بھی بات ہے
جب ہوگی وہ بیس تیس منٹ پہلے ادھر چڑھتا ہے آ رہی ہے بیس منٹ میں تبھی نکلنا چاہے انسان کو اسٹاپ پہ رہنا چاہیے پھر وہاں سے آئی بس سب چڑھ گئے
پے وہاں اسٹاپ پہ چلتے چلتے جانا
وہ تو ہے مشکل ہوتا ہے
پھر وہاں سے آنا چلو اگر میں بس بھی اسٹاپ پہ چھوڑے گی پھر وہاں سے چل کے گھر تک جانا تو
ہوں ہوں آج ان سے فاطمہ فاطمہ اور عطیفہ نے کشمیری ڈریس پہ فوٹو اٹھائے تم نے دیکھے وہ
ہاں عطیفہ نے مجھے سینڈ کیے تھے وہ سارے فوٹوز بھیجے تھے میں نے دیکھے کافی اچھے تھے عطیفہ اور وہ فاطمہ بہت پیاری لگ رہی تھی پیاری بچی ہے بہت
ہمیں بھی لگانا چاہیے تھا مگر وہ پتا مہنگا تو ہم پتا ادھر کتنا ٹورسٹ کو لوٹ
میں نے ایک بار لگایا تھا مجھے بہت ٹائم ہوا تھا شارفہ شارفہ اور میں نے ایک بار لگایا تھا پھر ہم نے فوٹو لیکن ہم نے اس ڈی ایس ایل آر کیمرا سے فوٹوز وغیرہ نہیں اٹھاے ہم نے خود کے کیمرہ سے فوٹو اٹھائے تو بہت اچھا آیا تھا ہم نے بھی کیا تھا ایک بار لیکن شاید ہمیں تب دو سو سو لیے اتنا نہیں لیا ہمیں دو کو
ان کو دو کو لیے پانچ سو روپے تومے پتا ہے ٹورسٹ کو کتنا لوٹتے ہی میں ادھر پر تھی نا کھڑا وہاں سے ٹورسٹ ہے اس نے ہمیں لیے نا چودہ فوٹووں کو لگ بھگ پانچ سو روپئے لیا اس کے لگ بگ پانچ س روپئے ٹورسٹ کو ایک فوٹو کو ایک فوٹو کو ٹورسٹ کو بول رہا تھا وہ دو سو روپیہ
دوس
ہو گیا پانچ فوٹوؤں کا ہزار روپئے اس ان نے اٹھائی تھی بیس فو ٹو ان نے اٹھائی تھی بیس فوٹو بور اگر وہ بیس فوٹو کو دو دو سو روپئے لگاتا تو چار پانچ ہزار ہو جاتے
وہی نہ سونچنے والی بات ہے اتنا ان لوگوں نے کیا ہے مطلب یہ لوگ لوٹتے ہیں نہ باہر ان کو پتہ ہے نا باہر کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہے
ہے نہ ایمانداری بھی کوئی چیز ہے
پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ باہر کے لوگ ان کو کیسے آ پاتا ہے یہاں کا کیا ہے یہاں پہ مہنگا اب باہر کے لوگوں نے صرف
اے او ۓ ان کی ان کو مت پتہ ہے ہاں وہ تو نہیں نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ دکاندار اگر ایماندار ہوگا جو وہ باق یوں سے لے گا وہ ان سے بھی لے گا
تو فر کیا ان پیسوں کو نکلتا ہے کچھ بھی نہیں
وہ بھی ہے نہ
پھر ان پیسوں کو کچھ ہی نکلتا اگر کوئی ایسے وہ کسی سے پینسے لے یا کسی کو غلط بول کے اس سے اتنے پینسے لے یہ غلط بات ہے اگر اس نے ہمیں اور وہ سوچ تاہے کہ وہ لوگ باہر کے ہیں کیونکہ باہر والوں کو اتنا نہیں پتہ ہوکہ کشمیر میں کس چیز کی زیادہ ویلیو ہے یا ان کو نہیں اتنا سب کچھ پتہ ہوتی ہے
وہ بھی ہے
یہاں کے لوگ اگر فار اگزامپل اگر یہاں کے کشمیر کے لوگ ہیں اگر وہ لوگ سنیں گے تین ہزار وہ تو وہیں پہ چھوڑیں گے ہے نہ
ار ے کون وہ تو وہ میں تو اس کو بھی دی کم کرو کم کرو بھیا اتنا نہیں اتنا نہیں ان نے بولا اس سے بولا دو سو روپئے پر فوٹوز ہو ۓ چلو ٹھیک ہے دے دو پانچ دس فوٹو یں اگر میں ہوتی نہ اس کو بولتی ا رے بھئی اس سے ہمیں دس فوٹو یں دی دو سو روپئے میں آپ کو ایک دو سو روپ ۓ میں دے رہا ہے
بولتیو ں نہ میں
وہی بات ہوتی ہے نہ ایمانداری کی بات اگر انسان ایمانداری سے کام کرے گا اس کو اس میں برکت ہوگی بے ایمانداری سےب کام کرے گا اس کو کہاں اس میں برکت ہو جائے گی اس کو تو الٹا نقصان ہی ہو جائے گا
ہاں میں تو وہی کہہ رہی ہوں اس لیے میں بول رہی ہوں کہ مطلب جو باہر کےبے چارے لوگ ہیں ان کو یہاں اتنا خرچہ ہوتا ہوگا بنا کسی چیز کے یہ ایک ہی جگہ نہیں ہوا ہوگا ان کو اتنا خرچہ
ہیں نہ ایک ہی بار آتے ہے ان کو سپنہ ہوتا ہے کشمیر جائیں گے کشمیر جنت
اور ہم کشمیر کے لوگ ہم وہاں تک نہیں جا پاتے
وہی نہ تم اب وہ لوگ باہر سے آتے پہلگام سن مرگ ہم لوگ وہاں کشمیر میں ہو کے اتنے سالوں سے جگہ نہیں جاتے
اورہمیں ما اتنا خرچ ہوگا اتنا ان کو خرچ ہو
میں ب دور جگہ جانے سے ڈرتی ہوں میں نے کہا میں سچ بولوں میں ان دور جا کرجانے سے ڈرتی ہوں پانی میں کوئی چلا جاتا ہے
کہیں بھی جا سکتا ہے
ارے وہ الگ بات ہے وہاں پانی دیکھو خطرناک پانی ہوتا ہے وہاں پہ میں ڈرتی ہوں کوئی پانی میں نہ چلا ج اۓ وغیرہ و پرسوں سے اتنے حادثے ہوئے پرسوں تم نے نہیں وہ سنا جب باپ اور بیٹا گیا تھا پہلگام گھومنے بیٹا پانی میں جانا تھا باپ نے بچا لیکن باپ ہی پانی کے ساتھ چلا پھر اس کو پانچ دن کے بعد ما ر کے چڑھایا
ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں میں اتلا ہوتا ہے نا انسان کو سوچ نہ پڑ
ہاں انسان کو تم لوگ جاتے ہو کہیں گھومنے ایسے دور
نہیں دور تو نہیں گئے پہلگام پہلگام تو میں کبھی پہلگام تو کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے پہلگام میں پ تا نہیں پتا نہیں آپ وے سوچ رہی تھی دور لیکن ت میں م مب یاد ہوگا کہ مطلب کیسا ہے پہلگام یا وغیرہ ہے نا بہت ٹائم ہوا پتا نہیں کتنے سال ہوئے ہوں گے تب سے
تھوڑا تھوڑا تو یہ زیادہ لیکن پچھلے سال میں گئی تھی ٹیوشن کے ساتھ پکنک ہم لوگ ڈیک سم کواک کرنا اکسوال گئے تھے تب بہت مزہ آیا
ہلو
ہاں پچھلے سال گئی تھی نا میں ہاں پچھلے سال گئی تھی نا میں
کس کے ساتھ گئی تھی پچھلے سال
ٹیوشن کے ساتھ جدھر میں پڑھتی تھی
ہم ا میں اسکول گئی ہوں کو ہائر سیکنڈری گئی ہوں میں کبھی کبھی بھی نہ تو میں سکول وال کے ساتھ کہیں پکنک گی ہوں نہ میں ہائر سیکنڈری والوں کے ساتھ کہی پکنک گی ہوں اپ کالج لائف ہے آپ پتہ نہیں کالج لائف میں جاؤں گی پکنک یا نہیں
کالج میں لیتے ہیں پکنک
ہاں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے
تمہے کیسے پتہ
شاید لاسٹ ٹائم میرے بھائی کو لیا تھا پکنک شاید کالج میں اسلامیہ کالج میں تو مجھے لگتا ہے کالج میں بھی لیتے کیوں نہیں لیتے ا جو میری کزن ہے نا ا وہ لا کرتی ہے تو جو میری کازن ہے وہ لا پڑتی تو وہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کا
وہ تمہاری کزن کیا کرتی ہے وہ فضا وہ کو کیا پڑھتی ہے
اس کا شاید لاسٹ ایئر ہے اس سال کالج میں تو بس
وہ کس میں کر رہی ہے
بی سی ا ے میں کر رہی ہے نا وہ
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں اس کا لاسٹ ہے اس کے سات ہاں وہ بہت لیکن اس میں محنت پڑتی ہے اس نے مجھے بھی بولا تھا کرو اس لیے مگر ما مجھے لگتا ہے کہ میں نے سوچا پھر مطلب اس میں یہ آتا ہے کیا بولتے اس کو بیک لوک وغیرہ وہ یہ سب کچھ تو مجھے پھر
ٹھیک ٹھیک ہاں اس میں اس کو مت کوئی بیک لگ آیا
لاسٹ ایئر کے بعد شاید اس کو کچھ کام وغیرہ شاید بول رہی کچھ جاب وغیرہ پتا نہیں کیا کرنا ہے اب مگر اس کا لاسٹ ایئر ہے اب تو ہو گیا اس کی ڈگری ختم ہو گئی پتا نہیں اس کے بعد کیا کرے گی
اچھا ٹھیک
ہاں اب کر بھی کیا سکتے ہیں
اس کو اچھے سے جاب مل جائے گی بی سی اے اچھی ڈگری ہے
مل جائے گی لیکن اس کے لیے محنت بھی بہت ہے نا صرف بی سی اے پکڑنے سے ہوگا کیا اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے انسان کو جب وہ محنت کرے گی تبھی وہ آگے جائے گی
میں نے تمہارے ابو کے پاس آئس کریم لائی بریک چاکلیٹ آئس کر ہم وہی کھا رہے ہیں
مجھے بھی کھانی ہے
تمہے تو آئس کریم کا دکان ہی کھانی تھی
وہ مجھے مغن مانتی تھا
لیا کرو نا خود
لیتی ہوں کبھی کار پھر چلا ہے بٹر جاتا ہے پھر گھر آ جاتا ایسے ایسے